ہاں السلام علیکم خیریت
پہنچل
خیریت ہاں ٹھیک ہو الحمد للہ
جی یہاں پر تو بارش ہو رہی ہے بہت
بہت زیادہ بارش ہو رہی
زیادہ گارش سر
اچھا تو اس موسم کا مزے لے رہے ہو نہیں ادھر بارش نہیں ہو رہی بادل لگے ہوئے ہیں دھوپ بھی ہے تھوڑی تھوڑی
ہاں یہاں پر ابھی ہاں ہاں جی
اچھا تو پھر اس بارش میں آپ کیا کیا مطلب کہ بناتے ہو کہ اس بارش میں کیا سا جیسے پکوڑے وغیرہ کھائے جاتے ہیں تو کس چیز کے پکوڑے بناتے ہو
ہ آلو کے
ہے گا
اور بیسن کے اور آپ کے آپ کون سے بناتے ہو
میں بھی بناتی ہوں آپ یہ بتا سکتے ہو آلو کے پکوڑے کیسے بنتے ہیں
آلو کو مطلب دھو کر اس کو اچھی طرح سے دھو کر اس کو کاٹنا ہے گور گور اور اس میں جیسے بیسن لگا سمپل ہے ایک دم سادا ہے
ہاں تو پوری ریسپی آپ بتائے ہاں بولے
ہ ہاں تیل کو جیسے گرم کرنے کا اور آلو کو کاٹ کر اس کو گول گول اور اس کو بیسن میں جیسے کلا کرر اور تلنے میں فرائی کرنے کہا
تو آپ مطلب بیسن میں ہی بناتے ہو جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیسن میں نہیں بناتے گیہوں کا آٹا ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
اس میں بناتے گیہوں کے آٹے میں سبھی مسالے ڈال کے جیسے مطلب کہ ہو گیا ہلدی مرچائی مرچ دھنیا نمک اور یہ کیا کہتے ہیں دھنیا پتا تھوڑا سا مطلب کہ پیاز باریک باریک کاٹ کر اور ہری مرچ باریک باریک کاٹ کر اگر آپ کو انڈے رکھنے ہو تو انڈے بھی رکھ سکتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پھول بنا لو اور جیسے آپ کڑھائی میں ڈالیں ٹھیک ہے تیل ڈالے جیسے سرسوں کے تیل میں ہم لوگ بناتے ہیں تو اس میں آپ کو جب وہ گرم ہو جائے تو پھر اس میں ڈوبو کے پھر تیل میں ڈالو الٹ پلٹ کر کے تھوڑا مطلب کہ تھوڑا دیر کم کرنا کہ کہ وہ گل جائے ٹھیک ہے وہکل جائے گا تو اس
ن
گیہوں کے آٹے میں آلو کے پکوڑے میں بناتی ہوں سمجھے
اچھا اور مونگی دال کے بھی بنتی نااک مونگ کے ڈال کے بناتے ہو
نہیں مونگ کی دال کے میں نے ب بنائی بٹ آپ کو آتا ہے تو آپ بتا سکتے ہو انشاء اللہ ضرور ٹرائی کروں گی میں
مونگ کی دال کا تو مجھے اتنا پتا نہیں ہے بٹ تبھی بناؤں گی میں مونگ کی دال کوب گات بگاڑنے کا اور اس کے بعد میں اس کو ایسے ہی تلنے کا جیسے تلتے
اچھا تل کر مطلب کہ بیس سن لگ ہاکترتے کسی کے پکوڑا بنت
ہاں
اچھا تو بیگن کے پکوڑے بھی اب بناتے ہوں گے
بگن کے ہاں بیگن کو اس کو بھی جیسے دھو کر کاٹ کر اس کو بیسن لگا کر
جی جی جی
ہ
بیسن لگا کر بیسن میں تو سارے مسالے بھی تو ڈالتی ہوں گی
ہاں ہاں ہاں مطلب ٹیسٹ کے حساب سے جس کو جیسا
ہاں ہاں ہاں ہاں اسی بھی اسی حساب سے آپ کو ڈالنا ہے جی جی جی جی جیسے مطلب کہ آپ کبھی بیگن آلو کی سبزی بنائے ہو
بیگن آلو کی ہاں ہاں من ہے
ہاں تو کیا آپ ریسیپی بتا سکتے ہو کیسے بناتے ہو
بیگن کو کاٹنا ہے دھو کر اور آلو کو بھی کاٹنا ہے دوگر اور دھو کر اس کو کاٹنا ہے اور کڑھائی میں تیل رکھنا ہے اور جیسے ابھی یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالتے مطلب آپ کیسے پچھ پھر وہ سالن والی یا پھر وہ مرچی والی
اچھا
نہیں
مطلب آپ کو جو ریسیپی آتی ہے نا وہ بتائیے ٹھیک ٹھیک ہے کہ میں ٹرائی کر سکوں
آلو کی سبزی نہا جیسے اس میں جیسے سالن والی بھی بھی بناتے ہیں لال مسالے والی اور مرچی والے بھی بناتے ہیں
ہاں
تو اس میں جیسے وہ چھولا گٹ کے بھی ڈالتے ہیں نا مطلب چھوولے کا جو رہتا ہے اس کو پیس کر کے ہاں ہاں ہم ایسے بناتے ہیں ہاں تل م اس کو پہلے پیاز کو فرائی کر لیتے اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد میں چھولا ڈالتے اور پھر یہ جو آلو بیگن ہے وہ فرائی کر لیتےے اور تھوڑا سا پانی ڈال د بس اور نمک ڈال دیتے جائ کے حساب سے ہاں ہ
چلو اچھی بات ہے سن کر اچھا لگ ان شاء اللہ ضرور ٹرائی کروں گی میں جی ج جیسے آپ جو ایسے بھی بنا سکتے ہو بگن کی سبزی جیسے بناتے ہیں تو ایک دم سمپل طریقہ ہے ٹھیک ہے جیسے بیگن کو کاٹ لیا اوکے چار خھر کاٹ لیا مطلب پتلا پتلا سا اس کو دھل کے ٹھیک ہے ایک سائڈ رکھیں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے کڑھائی میں تیل لیں گے ٹھیک ہے سرسوں کا تیل لیں گے اس کو گرم کریں گے اس میں کیا کریں گے متھی ا پچ فورن جو آتا ہے یہ تو ڈالتے ہوں گے آپ یا جیرا
ہاں جیرہ ڈالتے ہیں نا وہ جیسے ذائقے کے حساب سب ڈالتے ہیں مطلب اس میں کڑی پتا زیرا
ہاں تو جی ڈال کے مطلب اس میں بگن ڈال تو ٹھیک ہے بگن ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اسے اچھے سے چلاؤ پھر اس میں کیا کرنا لہسن ڈال دینا ٹھیک ہے لہسن ڈالنے کے بعد کیا کرنا اسے اچھے سے چلانا جب تک وہ لہسن کا اسمیل مار نہ جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے مسالے صرف ڈالنے ہیں جیسے دھنیا ہلدی نمک مرچ دھنیا پتا ٹماٹر ہو تو تو ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہو لہسن تو ڈال ہی دیا ادرک تھوڑا ڈال دینا ٹھیک ہے سب کو ڈال کے اچھے سے ملانا جب تک وہ اچھے سے پکنا چاہیے جیسے مسالے کے جو یہ اسمیل آتے رہتے ہیں وہ چیز مطلب ختم ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا کا پانی ڈال کے آپ اسے ڈھک کر رکھ چھوڑ تو پھر اسے جو مطلب تھوڑی دیر کے بعد پانچ منٹ کے بعد چلاؤ اور دیکھو آب کی سبزی تیار ہوگی اور پھر کھاؤ روٹی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے سبزی
ہوں
سمجھے
ہاں یہاں پر تو ماشاء اللہ سے بہت تیزی سے بارش ہو رہی ہے
اچھا تو بارش کے مزے لو نا ہاں بارش کے مزے لو بارش تو مزے کیوں نہ لے رہے چائے پکوڑے یہ سب بناؤ اچھا رہے گا جی جی
ا تمہاراری طرف کب ہوئی تھی بارش
تو تین روز پہلے ہوئی تھی ابھی نہیں ہو رہی
ہاں ابھی تو وہی سیزن چل رہا نا ابھی موسم وہی چل رہا بارش کا ہوں
تو اسی لیے مطلب کہ اس کے مزے لو کیا اور آج آپ نے کیا کھانا بنایا ناشتے میں کیا بنایا کھانے میں کیا بنایا
ناشتے میں تو ہم جیسے چائے پراٹھا ہی کھاتے ہیں
اچھا
ہاں آپ کیا کھاتے ہو
میں میں تو چائے بسکٹ کھاتی ہوں
ایسا سب کا الگ الگ رہتا ج نا رولول سب کا کیا کوئی کیا کیاساتتی ہاں ہم چائے پراٹھا کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں د پیر میں سبزی اور روٹی رہتی اور رات میں جو ہے تو وہ چاول رہتے
اچھا اچھا
ہوں
چلے اور سبزی کس چیز کتنے
سبزی
جی جی
ہاں ابھی یہ سبزی مطلب مطلب ابھی بنائیں گے ابھی بنائیں گے مطلب
ہ
ابھی جیسے بھی ٹائم کیا ہو رہا ہے بارہ بجے ج نا ہم ادھر جیسے ہم دو تین بجے کھاتے ج پر کاا
تو ہم لوگ بھی تین ساڑھے تین تک کا یہ کرتے کھات
ابھی تو مطلب فی الحال ناشتے کیے اور جو رات کا رہتا ہے بق سے کسی وہی کھاتے
اچھا چلے اچھی بات ہے آپ سے بات کر
ارے وہ جو ہاں جو باسی روٹی رہتی ہے تو اس میں بھی کیس م رہتا ہے نا اور
جی جی ہاں ہاں اور رات کی روٹی کھانے پ چیز ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے
ہاں کیلشم ہوتا پز روزے میں رات کے روزے میں ہاں
جییا
ہاں
چلیے اچھی بات ہے اور بت ہوتا ہے اور گھر میں سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے نا
چلو اچھی بات ہے چلو ہاں سب ٹھیک ہے ادھر بھی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ سمجھ ہاں جاتے کبھی کبھی
یہ موسم تو ہاں یہ موسم تو گھومنے کے لیے ہی ہے مطلب یہ مانسون کا موسم ہے یہ موسم میں سب سفر ہی کرتے ہیں باہر ٹرل کرتے ہاں بہت مز مزہ آتا ہے ایسے موسم میں باہر جانا
اچھا ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم رہتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے جانے میں جی ہوں ہوں اور کیا
شروعات ہوئی ہے نا ابھی جیس
ہاں
دہلی ہگینا بارش تو تب مز جائے گا پھر وہ جیسے پہاڑی علاقے گ میں جانے کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے ہاں ہمارے ادھر تو ہے ہی ہاں
ٹھیک ہے پھر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ آج میں ریسیپی ضرور ٹرائی کروں گی آب کی جو آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ
اللہہ